ہلو ہاں ہلو
وعلیکم السلام
ہلو
ہلو وعلیکم السلام اسلام وعلیکم السلام اچھا آواز آ رہا کی آواز آ رہا ہے
ہاں ہاں آرہا
ہاں ہاں آ رہا ہاں آ رہا اوکے اوکے اور بتائیے سب خیریت بے
ہاں سب خیریت ہےکی تو اور ایک بول رہے ہیں
یہ تواور بول رہے ہیں کوئی اور نہیں بول رہے ہیں بلوٹوتھ لگائے ہیں تو وہی آواز واز گھوم کے جا رہا ہے
ا ورتب تبھی
نہیں بیٹری نہیں ہے چارج میں لگائے ہیں اور ادھر بولے کچھ لگائے
ہاں
ہاں بیٹری نہیں ہے فنوں میں تو بلوٹوتھ کنیکٹ کر کے ادھر سوئے ہیں
اور بولیے
بولے اور بتائیے کچھ کچھ
وہ لے گروپ میں تو نمبر ہے
وہ والا گروپ میں تو نبر ہے اس نہیںہ لگا ہےکوئی کو کہاں لگاے کوئ جان پہچان رہے گا تب نہ کہ دیا واٹسپ میں میسج کرتے تب نہ کس کے پاس آزادی کیجیے گا
ہاں تو گمان
آپ کم دے رہے ہیں رپلائی مل رہا ہے
ہاں
ہاں دے رہا بولا شام کو بات کروںگا وہ بولتا ہوں ہم میرے پاس آپ ہی میسج کیے تھے نا کہ ہم کیے تھے ا دھر
ہم بھی کیے تھے
ہم ہی کے تھےکوئی بولے تھے ہیں کہ ہاں وہس بولے
کر لیجے وہاں پہ ہم ہی آئے تھے
ابال انصاری جی
ہ
ہم کو دوسرا نام رکھنا چاہیے رکھ پورا لمبا نام جیسے آصف رضا علی انصاری خان
ہ ہ
ہ ہ
رکھ ل ن
جلدی جلدی جلدی جلدی میں رکھ دی ہ یہ کبال انصاری
آ بوجا
ابو ابو سب سب رکھ گ ن پ س رک نا ابو
ابو ابو
دکان میں ہے
ہاں
ہوں دکان ہے تو ہم
پانی ادھر گٹ رہے گا پچ کی طرف
ا طرف بہت پانی گ رہا ہے کپڑا س دو تو کلو آجک نہیں سکھا اب گت رہ ہے پانی ب ہ پینے والا پانی لم رہا رہھا دج رہا ہے پانی لانے کے لیے سوچ رہے تھے جار والا پینے کے لیے وہ بھی لگتا ہے نہیں لا پائیں گے
تک آ پائیے گا پھر
ی گا ٹنکی والا پانی پینا پڑے گا آ کو اک سیاؤ بال جھڑ تو اتنا پانی ہی گر رہا ہے دھے جائیں گے
ای گلا
یہ گلا گ چ رہا لے پان دن نہیں گرے گا تھوڑا لیٹ سے
ہوں ج
دیکھیے گروپ میں اس نمبر ہے اس میں ٹرائی کر بیتی ہے کون نمبر بولیے تمہیں بتائیے ہاں ڈائریکٹ کال لگا دیں گے وہی وال ایپ واپ سے مج تھوڑ نہیں ل س رہا ہے سب میسج کرے بنا میسز کی وجہ اٹھا رہے ہیں ہم لوگ بھی ب صبح رائی کیے وہ کہ تو بولاس
ابھی ٹائم نہیں ہے شام کو کریں گے ابھی کہاں آئے گا اب جو بول رہے ہیں ادھر کا فون کیا
دو تین کر رہے ارے اس کے پاس ٹائم نہیں رہتا کچھ بول رہا ٹائم ہی نہیں لگتا اس
کیا کرتے ہیں وہ
بید کی ہے میرا بھائی
وہ بھی ڈ لوڈا کیا ہے سائڈ ہے گروپ میں
گروپ ہاں اس کے پاس فون ہی نہیں ہے فون ہے لیکن آئی فون میں ڈاؤن لوڈ نہیں ہو پا رہا ہے ہاں آئی فون میں
دوسرا
سربنے کو لینے کے لیے بول رہے ہیں آپ تو یہ ایپ کے لیے دوسرا فون گھر ہوگا نا اسی میں ڈاؤن لوڈ کروا دیجیے گھرے نہیں پٹن میں
فون خراب ہو گیا تو آئی فون لیا تو بنانا ہے اس کو بن جائے گاھر اس ڈاؤن لوڈ کرے گا پھر ہوں
وہ کر لگا تو پھر لڑکن مل جائے گا میرا
ہوں ہوں
پرے کرتاوں ہاں
تنا بکریوں کو رکھے ہیں بکری رکھے ہیں بقرریید کے لیے بکریید رکھ گاؤں میں سے بکریید رکھتا نہیں
تو
نہیں میں بہت کاشٹ ہے
اگر ایسے رہتا نا کہ خالی بات اور تین گھنٹہ ایک سپتہ میں بات کرو پینتیس سو دیں گے تین ہزار دیں گے اسسی کوچھ کم نہیں کرتے یک ہے نا ایک بار ڈائریکٹ ایک بار میں تین گھنٹہ بتا رہتا تو بات کر لیتے یہ دس دس منٹ چھوڑ کے بیس بیس منٹ چھوڑ کے
ہوں
ہاں بہت کشٹ ہے لائن والا کام میں نا
اور میا لوگ بولتے ہیں تو یہاں لوگ بولتے ہیں کہ ہم لائنوں وال کام ٹھیک رہتا ہے مطلب بیٹھے و بیٹھے کرنا
ہوں
اور میاں لوگ نہیں بولتے اور میاں لوگ نہیں بولتے ہیں کہ آن لائن کام ٹھیک رہتا ہے بیٹھ کے کرنا ہے گھرے سے بتے کتنا کچ کسی لگ رہا ہے ہم لوگ کو
اچھا یہ والا خراب
اچھا یہ والا خھرا آپ کے کی بار میں ایسا نہیں تھا ہوں میرا کمپلیٹ ہو جائے گا نا محنت تو کر رہا ہے اچھا بلا جو چیٹ جیسا رہتا ہے کال کرنے چیٹ جیسا رہتا ہے وہ اس میں جو لکھا رہاتا ہے سپ تو سات سو ویسے وہی نا سیکنڈ نہ رہتا ہے
ہاں
ہ ا ہونے والا ہوگا دو گھنٹہ ل چاہے دیا ہوں گے
آ
پ گیا آج پا دیں گے کیا کسن کر گیا
باہ
آ ہ ا کارے سوار بھی نہیں مل رہا ہے کارے تو آدمی نہیں مل رہا ہے لیکن پورا ہی جیسے آپ کی نا دو تین بار کی کٹ کٹ کے
ہاں
ہاں تو وہ سب جٹتا ہے نا
ہوں اٹو
کہ نہیں جٹتا ڈائریکٹ بارہ منٹ والا جٹتا ہے ج زیادہ کم والا نہیں جٹے گا
ہاں
ایسا نہیں نا ہوتا ہے کہ مطلب پانچ پانچ منٹ بات کی تو پانچ منٹ والا نہیں جٹےا بارہ منٹ کی وہی سے بھی جٹ گ سے بھی ہوتا ہے کیا نہیں ایسا نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے با نک میکسمم بارہ منٹ ن
ہوں دس بارہ
ہ ب بار کول تو لا جاتا ہے تو بیچ میں دکھتے کٹ جاتا ہے کیا
ہوں اپنے
ہوں اپنے کٹ جاتا ہے اور نہیں مطلب نارملنے نمبر سے کوئی کال کیا نارمل کال تو کٹے نہ جائے گا ج نہیں کرتا ہے وہ بس کو وہاں کررا ہے اٹھام اٹھائیے اٹھائیے گ تھاب بول رہو
ہمر ن مارا دیجیے
ہمب ن ب جی جی ب تیارا گپ ک میں س ایک تو نکال نا دو گھنٹہ پورا دیا میرا میرادا آدھا گھنٹہ ہوا ہے انجادی بول رہے ہیں ہم بھی دیکھتے نہیں ہیں لیکن ڈیڑ دو گھنٹا ہی کیا ہوگا دو گھنٹہ نہیں ہواگا لیکن ڈیھ گھنٹہ ہو گی دیکھیے نمبر ایک تو بول رہے ہ وہ اھی میں ہے گروپوا میں ہی ہوگا
ہوں
شیام لال لکھا ہے ابھے لکھا ہوگا
بات کرتے ہیں وہ
بات کرتے ہیں وہ کبھی جبھی آئے تو نہیں کیے ہیں طبیعت خراب تھا کل داروں رکی لیے تھا اسکریے
سل
تو دیکھتے ہیں بھائی نام
رفتے میں ای سے اٹھا لیں گے
ہ تو نیتیش بھیا سے بات ہوا سےات آج بات کی ہے نیتیش بھیا سے کو
ہاں
ہاںداب
ہم تو ایکو بار نہیں بات کی ہے کہ بات کریں ان سے سلی پڑس تھا ہاں
ہاں
کیا بات کریں گے تو وی سمجھ میں نہیں آتا ہے نا بھیا جیسا ہیں کیا بات کریں گے ہاں ہو تو ہو جائے گا وہ دیکھتے ہیں کل پرسوں تک پوراائییا دیں گے دماغ خراب ہو رہا ہے میرا یہ کال توول والا
ہاں کیا کرنا ہے پیسا کے لیک
سا ک جے کمیتی ہے اور بتائیے
دیکھ رہے ہیں اس میں د کتنا دیتا ہے اس کے بعد میں اگلا سوچیں گے مت لگا
سوچیے گا کتنا ملتا ہے کیا ہوتا ہے ہاں پندرہ دن بعد آپ پندرہ دن بعد میں ایک ہفتہ بلاؤں ایک ہفتہ میں پیمنٹ آ جائے گا
ہاں ایک ہفتہ کرنا ہے اس کو
کرنا اچھا اب آپ ادھر سے کیے تو آ کا نا بڑے گا میرا بھی ایک بار ادھر سے کریں گے نا ایک بار اور بات کر لیجیے صب تو نہیں بڑلتا ہے میراٹ کا تو سبمٹ نہیں کی ہوں گے اچھا ابھی ادھر سے ایک بار اور ہم کریں گے بات کر لیجیے گا تھوڑا بارہ منٹ
بس دس پندرہ منٹ بعد چل کیجیے گا
بارہیں منٹ میں کٹ جات ہے تو پندر ارے کرنا نہیں سے پرردار
کوچ بیس من
لی ٹھیک ہے تو میسیج کیجیے گا نا کوئی دقت نہیں میسج کیجیے گا آپ واٹسپ پہ
ٹھیک کریں گے
کویں گے ہاں شام تو ہوئی گیا اب کا ہوگا وہی سات روپےئے آواز ابھی بھی گھوم دو دو بار جا رہا ہے کہ
ہاں
ہاں
میری وجہ
میر یہل دوکوستناارا ہاں اور بتائیے میا
ہاں
بڑی ہیں اب کتنے سال کے ہیں
ہاں
ہاں آپ کا آپ سارکے
ہمیرا ہوگا
ا میرا ہوگا چبیس چوبیس پچیس سال
ہپ
پچیس ہاں
ہاں
بائیس تیئیس سال تو میرا ہو گیا کہاں کاہ شادی بیاہ ہو گیا نکاح ہو گیا
آپا
آپ کا آپ کا بول رہے ہیں
ہوں
ہاں میرا ابھیی سے ہو رہا ہے تیئیس سال لیکن آدھار کارڈ میں کروایاے ہیں ہم بائیس سال اکیس سال یا بائیس سال ایے کچھ ہے پانچ کروا کت کے تین کے ہے لیکن پانچ کے آدھار کارڈ میں ہیں تین کے ہیں
پانچ کے
اچھا نہیں آپ سات